ہلو ہاں جی وعلیکم السلام خیریت سے
خیریت سے ہے آپ بتائیے آپ
بڑھیا میم ٹوپک آج کا رہے گا ہمارا آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا میم
جی سر
جی آج کا ٹاپک ہے ہمارا کارٹون رہ رہا کارٹون ٹھیک ہے آپ کو کارٹون کون کون سا پسند آپ مجھے بتا سکتے ہیں ر کون کون سا کارٹون آپ کو پسند ہے
سر دیکھیے ہمیں کارٹون تو ڈور یمون پسند ہے اور ہمیں ٹام این جیری اور اوگی وغیرہ یہ سب کارٹون ہمیں پسند
السلام
جی سر بتائیے ہیلو
تو آپ نے کون کون سا کارٹون پسند کرنا
سر ہمیں تو دیکھیے ڈوریمون پسند ہے اور ہمیں اوگی سر ہم بتا تو رہے ہیں ہمیں اوگی پسند ہے اوگی ڈورمون اور ننجا ہتھوڑی یہ سارے کارٹون ہمیں پسند ہیں
اچھا اوگی دیکھ رہے ہو اپ
جی
اب بھی دیکھتے ہیں آپ کاٹون
نہیں سر اب بھی دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں سر گھر کے بچے اگر جیسے ہمارے گھر میں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں
اچھاجو آپ نے لاسٹ لاسٹ ٹائم کب دیکھا تھا کاٹون لاسٹ ٹائم
سر ہم نے ابھی ایسا ہوگیا ایک دو ہفتے تو ہو گیا کارٹون دیکھے ہوئے ہمارے اسکول میں بچوں کو کارٹون دکھایا جاتا ہے نا سر تو وہیں پہ دیکھ لیتے ہیں
اچھا بچے میم کارٹون دیکھتے انٹرٹینمنٹ کے لیے
جی جی بچے چھوٹے ہیں نا سر نرسری کلاس میں ہے تو اس لیے
اچھا میم بچے بھی یہ کارٹون دیکھتے ہیں
جی جی سر ڈوریمون کی زیادہ فرمائش آتی ہے ہمارے پاس ڈوریمون کی
اچھا ڈوریمون کا ٹون دیکھتے ہیں زیادہ تر بچے-
جی سر سر آپ کو کون کون سے کاٹون پسند ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں-
ابھی تو کوئی سے کاٹون ہم دیکھتے نہیں ویسے بچپن کی بات الگ ہے بچپن میں دیکھتے کاٹون-
بچپن میں تو ہم نے سارے زیادہ تر-
جی، بچپن میں تو سر دیکھیں سب کو ہی پسند ہوتے ہیں کارٹون ہم نے بھی بہت سارا کارٹون دی- بچپن میں اور بچے بھی دیکھتے ہیں آگے جنریشن جو ہے وہ کارٹون کی ہے- بچے کارٹون دیکھ کے ہی خوش ہوتے ہیں-
بچپن میں جدا تر ہم دوریموں ہی ڈاکہ تی تھا - ایک دم ڈوریمون کاٹون زیادہ اچھا لگتا تھا-
جی سر جی-
جی سر، اور بتائیے سر آپ نے آپ کے گھر میں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں-
کارٹون دیکھتے ہیں تو اپ نے بھی دیکھا-
ائی دیکھتے ہیں ت ہم دیکھ لیتے ہیں-
اچھا- اچھا تو سر آپ آپ ہمیں مطلب جیسے جی سر بتائیے بتائیے-
بھائی بھائی ہمارے میم چھوٹے بھائی اگر جیسے دیکھتے ہیں کارٹون جب دیکھنے تھے ویسے- تو آب بھائی بھی نہیں دیکتے ہیں بھائی اب تو سب پہلے سب کو کے گھر میں ویسے ویسے والے ٹی بھیی ہوتے تھے اس میں آتے تھے کارٹون- اب ان سب اب سب ہوگ کرنا- سب کے گھر میں یوٹیوب والے کارٹون یوٹیوب والا وہ ہے-
ہاں تو سر یوٹیوب پر اگیا ہے تو یوٹیوب میں ہے سب - یوٹیوب میں سب اپنے اس میں ٹی وی- جی ٹی وی میں کنیکٹ کر لیتے ہیں سب اپنا یوٹیوب وغیرہ وائی فائی-
جی لیکن وہ بات الگ پہ- پہلے وال جو کارٹون چینلوں کا نمبر یاد رکھتے تھے ساؤ-
جی ساری- تو سر آپ ہمیں بتائیے آپ کو- کس کس چیز میں انٹرسٹ ہے کارٹون میں مطلب جیسے آپ ہمیں بتا رہے ہیں اب بھی ہوتا ہے بڑے جو- جب ہو جاتے ہیں تو جب بھی مطلب ہوتا ہے انٹرسٹ تھوڑا بہت کارٹونوں میں-
جی میم کارٹون د تب بھی دیکھ ل گ لیکن والی بات آتی نہیں ہے مزہ نہیں آتا- آام سمجنے لگتے ہیں نا االا پہلے بچپن میں مزہ آتا تھاے کارٹون دیکھنے میں- الگ- الگ چینل, ڈورمون، ننجا، ہتوڑی- موٹو, پتلو بہت سارا گ- دیں گے میں آپ نے ڈورمونی کی موویاں دیکھی ہیں
جی سر ہم نے دیکھی بہت زیادہ نا بچپن میں دیکھی تھی پر ابھی تو ہم کافی ٹائم سے دیکھتے نہیں ہیں- اور بچپن میں ہم نے بہت زیادہ دیکھی اپنی فرینڈ وغیرہ کے ساتھ- وہ اکثر پسند ت اب بھی اگر کسے لگا لیتے ہیں- تو ہم انٹرسٹ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں فل-
اچھا ٹھ بس آپ کو ب کے کڈو اچھا لگتا ہے بقی اور بھی کچھ کٹ نہیں آپ مطلب فیوریٹ ہے
جی
دم اور بھی کوئی گھٹنا آپ کا فیوریٹ ہے بس تھوڑے مون
جی ڈورمون بھی اچھا لگتا ہے ہمیں ننجا تووڑے بھی ننجا توڑے تھوڑا ڈوریمون جیسے ہی ہوتا ہے نا کارٹون تو ہمیں وہ بھی اچھا لگتا ہے سر-
سال
جی
پ چوٹا ایک دم دیکتا گ توون-
جی ہمارے گھر میں سر چھوٹے بھائی بہن ہیں نا وہ دیکھتے ہیں- وہ ذرا سا رونے لگتے ہیں تو ان کے لیے کارٹون لگا دیتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت آج آج کل تو کارٹون سے ہی بچے چپ ہو جاتے ہیں تو ان کو چپ کرنے کے لیے کارٹون دیکھتے ہیں وہ ہممی امی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں سر کارٹون تو تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے ہمیں چیف میں
آپ کے اچ میں کام دیکھتا ہے کہ پہلے کی طرح
جی سر
آج کے بچے ہم ہم کارٹون کا ہی دیکھتے ہیں پلوں کی طرح تو بی کرر
سر ہمارے گھر میں تو ہے کارٹون ہم دیکھتے ہیں بچے ہمارے گھر کے دیکھ لیتے ہیں سر کارٹون ہم ٹی وی وغیرہ میں ان کو پھیلانے کے لیے لگا کے دیکھتے ہیں نا تو دیکھ لیتے ہیں کارٹون وغیرہ
اچھا وہ دیکھتےور مگ ہے تھوڑی لیکن میں میم ہمارے حساب سے تو بچے والے کارٹون دیکھنا پسند نہیں کرتے ڈورمون وو ب نئے نئے کارٹون دیکھتے ہیں جو ہماراری سمسیا باہر ہے
اب تو آج کل کے الگ الگ آ گئے ہیں سر کارٹون وہ ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتا پر ہمارا تو وہی سمجھ میں آتا ہے جو ہمارے ٹائم کے تھے ڈالمون ہو گیا ننچا توڑی اور اوگی ٹومن جیری یہ سارے کارٹون پہلے کے ہی یہ سارا ہمیں یہی پسند آتا پر ان کو اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ان والے کارٹونوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا جٹی
اب کون سا کارٹون دیتے ہیں آپ کا بہن جو چھوٹا بھائی ہیں آپ کی بہن یہ ڈ نمیا پھر نیا کارٹون دیکھتی ہ ہو کارٹون تو کہیں تر نہیں لے
آاں پھر سر ابھی دیکھیے کا بچہ ہے چھوٹا تو کارٹون دیکھ لیتے ہیں تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں ڈورامونی ہم لگا کے دے دیتے ہیں ان کی مرضی ہے کوئی سا بھی دیکھ لیں گی دیکھنے سے مطلب ہے
اچ آپ لگا کے دیتی ہو
جی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مطلب کہیں لگا دیں
ہوں
جی سر
میم اورنا آپ کو کارٹونوں کے بارے میں کچھ پتا مطلب کٹن میرا من کاٹ کاڈسا ہے
جی جس جس کارٹون ہم دیکھتے ہیں سر تو ہمارا انٹرسٹ اتنا بڑھتا ہے کہ مطلب ہم دیکھتے دیکھتے سوچتے ہیں کہ کاش ہم ان کی سٹی میں جاتے ہیں ان کی سٹی میں رہتے ان کو دیکھتے کہ کیسے رہتے ہیں
ہ
ہمارا مطلب انمٹرسٹ آ جاتا ہے کہ ان کی سٹی میں جیں جہ پیر وغیرہ جس جا تھوڑی ہو گیا اس اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ جےپین کا ہے ہم سوچتے کہ ہم وہاں جائیں دیکھے ہیں کیسا ہے کیا ہے ب ریالٹی کوئی ہوتی ہے وہ تو ایسے دکھاتے ہیں بس ہمارے ماں میں مزے کے لیے
گول م ہو گیا میم نم جیا تو ہو اور بھی کئی گڈ ج اپنیز دکھایا مطلب ج اپنیز کلچر جنے اس کے ہال ہے کوئی کوئی کوئی کاٹن اس کےڈین کرچ دے گا جو چھوٹا بھی ہو گیا یہ تو پتلی ہوئیی اس نےین دکھایا
ہاں موٹو پتلے بھی ذرا ہمیں یاد آ گئی ہے گارڈن میں ہم بھول گئے تھے موٹو پتلو میںم اچھا لگتا ہے ہم دیکھتے تھے موٹو پتلو بھی سر آپ کو بھی جیسے مطلب موٹو پتلو ہو آپ نے ہمیں بتایا تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے ظاہر سی باتیں
جو م پ بتے تھاب موٹو پتل بھی جو ہمارے گھر میں ویسے ٹی وی ہے تھا میں آپ کو دیکھتے نا ٹائم نہیں ملتا تھادب کٹ نٹوں کا دیکیں آپ جیسے کئی فریوں بھائی دیکھتے ہیں چھوٹے تو ان کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں مم کارٹون
اچھا اچھا تو آپ کے گھر میں بھی آپ کے گھر میں بھی بچے مطلب جیسے کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں
جی نہیں بچے کارٹون وغیر دیکھتے ہیں لیکن کارٹون میں ہمیرے گھر میں کم دیکھتے ہیں بچے کچھ وسی چیززار دیکتے ہیںا ہم یوٹیوب پہ اور نئے نئے کارٹون آگاں آ چکے ہو نہیں نہیں اب میں تو بچے کہانی والے یہڈ دیکتے ہوں
جی جی سر یہ بھی بہت زیادہ کارٹون والی ویڈیو چلی اور کارٹون کی طرح ہی دکھاتے ہیں کارٹون کی جو ہوتی ہے
جی کارٹون تو ہوتے لیکن ان کی کہانی الگ ہوتی ہے کہانی وہ ایک کہانی میں ختم ہو جاتا ہے کاٹ جسا کاٹ بھی ہوتا ہے
جی جی کارٹون کے تو یہ اپپیسوڈ آتے رہتے ہیں اگلے پر وہ تو پوری کہانی کے بارے میں بتاتے ہیں ایک ساتھ ہی اور ہوتا ہے ہو دکھتا کارٹون جیسا ہے
جی جیشن ہوشن والی ویڈیو ہوتی ہیں زیادہ تر بچے جو ہمارے گھر کے والی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں بچے جو ہے بڑے بھی دیکھ پسند کرتے ہیں کافی اچھی ہوتی ہے قانوون بھی
آج کل تو بڑے بھی والی ویڈیوز دیکھتے ہیں زیادہ تر جو اولڈ ایج جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں زیاد تر جو پڑے جی دیکھتے ہیں سر ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت
تو مش میں ہم نے بھی کبھی نہ کبھی دیکھا ہی ہوگا
جی سر دیکھا ہے ہم نے بتایا چ آ کو دیکھا ہے ہم نے سر
چلو م ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں ٹھیک